ہلو اپی السلام علیکم جی میں خیریت سے ہوں آپ سنا ہے
ہم بھی بہت خوش ہیں آپ بتائیے آپ کی گھر میں امی ہے
جی اللہ کا رحم ہے سب بڑھیا چل رہا ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے بس کیسے چل رہی ہیں آپ کی عید کی تیاریاں کیسے چل رہی ہیں
ہمارے یہاں عید کی تیاری بہت ہی اچھی چل رہی ہے جی یہ تو بھوت نہیں ہے بلکہ
ایک اپنی مطلب ہم لوگ ایک دوسرے کے گلے بھی مل لیتے
جی جی بالکل بالکل کیا ہے نا عید ویسے نا میرا سب سب سے پسندیدہ تہوار ہے اس دن نا ماحول بہت ہی خوش نما ہوتا ہے عید کے دن
بالکل ماشاء اللہ
جی جی جی بس نا بچوں کو زیادہ جی جی
صحیح ہے
جی ویسے بچوں کو نا عید کے دن کا بہت دن اچھا بہت مطلب انتظار رہتا ہے کیونکہ ان کو عیدی ملتی ہے عیدی کا انتظار رہتا ہے بچوں کو زیادہ مطلب ہاں ان شاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے عید کا زیادہ بےصبری سے انتظار رہتا ہے بچے لوگوں اور
بالکل
کیونکہ دیکھا جائے تو ہاں اور دیکھا جائے نا تو بچوں کو نئے نئے کپڑے پہننے کو ملتے ہیں عیدی ملتی ہے تو وہ زیادہ ان شاء اللہ بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں اس دن
بالکل آپ نے بہت درست کرمایا عید کا مجھے تو بہت ہی خوشی ہے اور مانوں کا بہت ہی مبارک اور خوش خورم ہے اس دل سے پہننے یا سوادشٹ کھانا کھانے کا نہیں ہے بدلا بلکہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے محبت بھائی چارے کے لیے بھی ہے اور بھائی چارے اور رحمت کو تو عام کد کتے نہیں ہے یہ یہ
یہ بالکل بالکل آپ نے بہت کو فرمایا اسے عید نہ بھائی چارے محبت اور خوشی کا پیغام بھی لے کے آتا ہے انشاء اللہ ویسے نا سب کو مطلب اس دن بہت زیادہ انتظار رہتا ہے ایک دوسرے کو گلے لگانے کا اپنے مطلب جو بھی ہے اس کو بھول کے آگے بڑھنے کا
بالکل ماشاء اللہ نے درست فرمایا عید آ
جاتی ہے لوگ اپنے گھروں کی صاف صفائی کرتے ہیں کرواتے ہیں
جی جی جی
خوبصورتی سے سجات ہیں بازاروں میں رونق بڑھ جاتی ہے لوگ اپنے اپنے بچوں کے نئےکپڑے نہیں کتی ضروری سامان ضرت
بالکل بالکل بالکل بالکل یہ تو لگا رہتا ہے مطلب آٹھ دس دن پہلے سے تیاریوں میں جٹ جاتے ہیں لوگ نیا مطلب ساری خریداریاں کرتے ہیں نئے نئے اپنے لباس خریدتے ہیں بچوں کے لیے خودوں کے لیے امی جان ابو جان کے لیے سب کے لیے ابھی ہو جاتا ہے نئے نئے دست دان کیونکہ مہمان نوازی کے لوگ لیے بھی دست دانوں کا ضروری ہوتا ہے نیو دست دان لاتے ہیں کیونکہ مہمانوں کا اس دن آنا جانا لگا رہتا ہے تو کتنا اچھا لگتا تا ہے نا اس دن سارا دن مطلب اتنا اچھا نکلتا ہے ان شاء اللہ بہت زیادہ ہے اس دن عید گاہ میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک باد دیتے ہیں ان شاء اللہ وہ دن تو یہ سم اللہ کا بہت ہی زیادہ اچھا دن ہے
بالکل ماشاء اللہ اپ نےدرست فرمایا خاص طور پر نا خواتین کے لیے مہندی لگاتی ہے خرید لباس تو تیار کرتی ہی ہیں
جی جی جی
انتظار کرتے ہیں کیونکہ انہیں نا کپڑے اور عیدی طرح طرح کے کی مٹھائیاں بہت پسند ہیں
بالکل بالکل آپ نے بہت صحیح فرما یا
بالکل عید کی صبح جلدی اٹھتے ہیں لطف کرتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے خوشبو لگاتے ہیں
بالکل عید والے دن نا ویسے لوگوں کو پرانے گلے شکوے تو بھول کر ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور ان شاء اللہ اس دن کیا کہتے ہیں عید عید سبھی کے لیے بہت زیادہ پسند پسند پسندیدہ تہوار ہوتا ہے
بالکل ماشاء اللہ آپ نے بہت درست فرمایا ہے عید کے دنوں میں ہاں گھروں میں شیر قورمہ سوئیاں بریانی عجیب عجیب پکوان بھی بنائے جاتے
جی بالکل بالکل کیونکہ ہمارے مطلب ہاں سارے مہمان مہمان لوگ آ تے ہیں اور مطلب دوست وغیرہ آ تے ہیں ہمارے سارے رشتے دار آتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں ہا اچھے اچھے پکوان بنانے ہوتے ہیں انشاءاللہ دو دن د پہلے تیاریا میں جٹ جاتی ہیں کھانا پکانے میں تو انشاءاللہ بھت ہے دی مطلب اس دن زیادہ مطلب بہت زیادہ رونقیں رہتی ہیں گھروں میں اندر
بالکل ماشاء اللہ آپ نے بہت درست فرمایا
جی جی
اور نا وہ محبت بھائی چارہ ایمانداری ہمدردی موقع سب کا سبق ہی دیتی ہے اگر
بالکل جیسے جی جی جی بالکل
جی بالکل ویسے نا عید پہ نا ہمیں غریبوں ضرورت مندوں کی نہ مدد کا سندیش بھی د دیتی ہے ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے اور اس دن ہمیں نا غریب لوگوں کو ہمیں دعوت بلانا چاہیے کھانا وانا کھلانا چاہیے ان شاء اللہ اس سے اللہ کی رحمت برستی ہے تو ان شاء اللہ یہ دن مطلب ا عبادت کا دن ہوتا ہے
بالکل لیکن عید کا اصلی پیغام مندنا نہیں ہے ایک ادکا بھی اسی کری ہو وہ ضرور مطلب کہ اپنی خوشیان ہمیں ان میں بھی شامل کر لینی چاہیے تا
جی
ہلو
جی جی جی ا ویسے دیکھا جائے نا تو آں کیا بولتے ہیں عید والے دن گھومنے بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ سارے لوگ بھائی لوگ سب لوگ مطلب فرینڈ لوگ رشتے دار وغیرہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ا نماز کے بعد رشتے داروں سے ملنے کے بعد سب کے بعد گھومنے پھرنا بھی جانا چاہیے کیونکہ سب لوگ بہت دنوں کے بعد عید پہ ملتے ہیں نا تو ہمیں ان کو وقت دینا چاہیے گھومانا پھرانا چاہیے
باکل بالکل بہت
جی ہ دیکھا جائے نا تو بچوں کو کیا کہتے ہیں میٹھی سمئیاں وغیرہ اتنی پسند ہوتی ہے نا کہ مطلب ہاں کچھ نہ پوچھو بچوں کو تو ڈیمانڈ ہونے لگتی ہے کہ مطلب سوایاں سرقورمہ اور بھی بہت طریقے کے مطلب ہ بہت لذیذ پکوان ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو پسند ہوتے ہیں ان کو بنانے میں جٹ جاتے ہیں تیاریاں ہم لوگوں کو کیا ہے یہ سارا دن مطلب ا بنانے میں ہی مطلب رسوئی میں بنانے کے لیے سارا دن بیت جاتا ہے ہم لوگوں کا تو مہمان نوازی کرتے کرتے نکل جاتا ہے سارا دن بس پڑے لوگوں کو ہی اچھا لگتا ہے جب سب لوگوں سے ملتے ہیں جلتے ہیں کیونکہ ویسے روزمرہ کی زندگی سے وقت ہی کہاں ہے ایک دوسرے کو ملنے کا ملانے کا تب دیکھا جائے تو عید والے دن سب کو ملنا ملانا ہو جاتا ہے
بلکل ہمارے گھر میں بھی میری باجی آئی ہے کھالہ آئی ہے
جی جی جی جی بلکل جی بلکل بلکل بلکل
موحبت
جی جی جی بلکل بلکل ہ عید تو ہوتا ہی ہے محبت اور بھائی چارے کو پیغام دینے والا تو اس دن محبت ہی محبت اور بھائی چارے کا پیغام کے لیے وہ کہاں کہاں سے مطلب دور دور سے رشتے دار اکٹھے ہوتے ہیں آپس میں ہم لوگ بھی اب اپنے یہاں ملنے جاتے ہیں سب سے اور ان شاء اللہ یہ مطلب بہت خاص دن ہوتا ہے عید سب سے زیادہ میرے لیے ہاں خاص دن ہوتا ہے
بلکل ماسا اللہ ابھی بہوت
کے نا
ج جی جی جی بلکل بلکل
کے اتی ہے کہ چلو م
ہاں جی جی جی جی جی بلکل اور ویسے دیکھا نہ ہے تو تھوڑا وقت ملے تو ہم لوگ بھی اپنے امی ابو سے ملنے چلے ہی جاتے ہیں کلاؤ اب وقت مل گیا ہمیں مطلب مہمان نوازی مہمان لوگ سب اپنے اپنے گھر واپسی ہو گئے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے تھے اسی بہانے سے ملنا ملانا ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا ہے ہمیں تھوڑا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی ہمیں مل جاتا ہے تو اچھا لگت کئی سارے تہوار ہوتے ہیں عید ہو گیا یا مطلب محرم ہو گیا تازی ہو گئے تو ان دنوں میں ہمیں سب مطلب اپنے لوگ اپوں کو اپنوں کے ساتھ ملنا ہو جاتا ہوتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ وقت بیتا نا ہوتا ہے ان شاء اللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے
بالکل اور میکو
جی جی
چار دن دس مہینے یا دو چار دن کے لیے رہے لیکن ہم تو لوگ دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا سک زدہ ہر روز کرنا چاہیے
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ہمیں ایک دوسرے کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے اور ہمیں روز مرہ کی زندگی سے پڑے ہو کر ایک دوسرے سے ملنا چاہیے روز ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے عید والے دن کو جو ہمیں ہر روز کرنا چاہیے تو اللہ تعالی کی رحمت رہتی ہے اس دن
بلکل
جی مجھے آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی
مجھے بھی بالکل آپ سے بات کر کے بہت سکون ملا اللہ حافظ